ہیلو
ہلو اللام علیکم حضرت آواز آ رہی ہے
ہاں بھائی آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام
تو میری تھوڑی سی ہلکی اواز ارہی ہے تمہاری جی اللہ کا شکر ہے ایک منٹ ہلو آواز آ رہی ہے آپ ٹھیک آ رہی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ہم کورنگ میں
جی ہاں آ رہی ہے آواز
ہ تو ساحل بھائی اصل میں بات ایسی ہے آپ جو اسکرین پہ جائیں گے ہ اگر اس میں اسکرین شیئر کا آپشن نہیں ہے ہے نا ہاں جن میں کیا ہے میں آ کو اسکرین شیئر کرتا ہ ٹاسک کے بارے میں سمجھا تھا ٹھیک ہے اگر اگر یہ پاسبل ہے کہ آپ فال پر اسکری شیئر ہو سکتی ہے تو اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں اس سے کیا رہے گا بار بار کوئی نہیں دس منٹ میں ہم بات کر سکتے پھر اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ سمجاؤں گا ایکچولی یہ ہے کیا چیز اس اس ایلیکیشن پہ لوگ ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور اسسی پیسے کماتے ہیں یہ وہی سورس ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا
ہوں
لوگوں کے پیسے آنے چالو ہوئے ٹاسک انا چالو ہوئے اور اس میں آپ بھی ہو تو آپ کا نام جا چکا ہے آگے مجھے یہ ٹسک آیا نہیں ہے کال والا جو آپ کا آیا مجھے یہ والا ٹاسک نہیں آیا اور جن لوگوں کو آیا ان کے اچھے خاصی ارگ آ جیسے کسی نے چالیس کال کر لی پچاس کال کرے توے اچھا خاصہ اماؤنٹ ہزار قریب پندرہ سو کے قریب آ رہا ہے تو یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے پیسے آنے بھی کمپلسری ہے اس لیے ہم ٹاسک کو کر رہے ہیں یہ ب وہ سائڈ انکم کمانے والا ذریعہ ہے اگر آتا ہے تو کچھ آئے تھے اتنے نہیں آئے تھے کہ ہم نے اس میں کلے جیت لی لیکن اتنا آیا ہے کہ اماؤنٹ ہے اس کے اندر پیسا ہے ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے اپنا ٹائم نہیںگ کرتا دس منٹ پندرہ منٹ کی کال کر لی اس فون میں کیا کہ پیسہ آنا جادو ہوگا ٹھیک ہے یہ کے پاس آ رہے ہیں آپ تمہیں آواز آ رہی میری
ہاں ہاں ارہی ہے
تو آپ بتاؤ کہاں پر ہ ممبئی شفٹ ہو گئے اپ گیاپ ممبئی میں کیا کام کرنے گے وہاں پہ
ہ ہوا تو ایسی ہی بھائی صاحب پتھروں کے نیچے پڑاوں گرم ہو رہے ہیں پتر اس بار اس ٹائم گرمی لگ رہی خوب زیادہ اچھا تو ابھی نہیں ڈلتے ہو
اچھا اچھا ٹھیک ہے تین جوین شرٹ
ہاں
بہت گرمی لگے رہیے بھائی صاحب
چلو تو وہاں پہ نظارا دیکھا وہاں نہیں گئے ج چوپاٹٹی نہیں گئے جو چوپاٹی وغیرہ کوئی سے جانہ ہوتی نا پ
نہ نہ نہ ابھی نہیں ابھی
تو کام کا یہ سیلری پہ ہو کیسے ہو
سیلری کا
اتنی
کتنے سیلری ہے
بت ہی نا ابھی پاپا آئیں گے جب پتہ لگے گ
بس صحیح ہے بھائی میں تو آ تک ہوں تمہارے پ تہارے تو جاننے والے بھی میرے تو جاننے والے گ
ہم
ہیلو
ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں
بولنا چالو کرو تھوڑا سا وہاں کا کی آب و ہوا بتاؤ وہاں کہ لوگ کیسے ہیں وہاں کا ماحول کیسا ہے موسم کیسا ہے کھان پان کیسا ہے یہ ساری چیزیں بتاؤ بھے ہاں لیکن دس منٹ کال کرنی ہے اس میں کیا کیا بات کمی ہے وہ تم دیکھو دس منٹ تک کیسے کرو گے
ب بڑھیا ہے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہے
اچھا
کچھ بھی کھاؤ پیو ہماری باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی ہے
کیوں
بھایی یہاں کی باتہ الگ ہے گجرات کی
ہندی میں بھی بولتے ہوں گے نا
ہاں تو گجراتی الگ ہے
کیا گجرات الگ ہیں
ہاں گجراتی الگ ہیں ہماری تھوڑی تھوڑی سمجھ لیتے ہیں مطلب لیکن ہمیں ان کی پوری سمجھ نہیں آتی
کیا آؤ چو جاؤ چو ا
کہاں جاؤ شروع ہو کرو چھپ
گھومنے جاؤں گا یار تھوڑا کام ہو جائے صحیح سے پھر اس کے بعد جاؤں گا گھومنے
اچھا ابھی تم اکیلے آئے ہو اور کسی کے ساتھ آئے ہو
میں ابھی تو اکیلا آیا ہوں
کوئ ساتھ میں نہیں آیا
نہیں جوتے والے سے ملے تم
نہیں جوتے والے سے نہیں ہم تو جوتے والا آیا گا تو بات کریں
نہیں جوتے کے جوتے ہی رہ گے میرے
دیکے گا تو دیکھ لایا سمجھ گیا نا وہ جرا
اچھا فون کرا فون کرا تھا اس نے کام کر کے آیا تھا نا ایک جگہ سیلنگ کا
اچھا اچھا
وہ سیلنگ گر گئی
ارے یار نہیں
وہ سیلینگ کیسے گر گئ بجلی و کام کرا تھا نا اس تو ہاتھ واتھ مار دیا الٹی سھی جگہ تو وہ کے پیچ نکل گئے تھے تو اس لیے لٹک گئی تھی وہ جنید کہ را مجھ سے سائل جو تو سیلنگ کر کے آیا تھا وہ گر گئی میں نے ایسا ہو نہیں سکتا بھائی
سیلنگ کیسے گر جائے گی
وہ تو لٹک لٹک
ہاں جو گران ہیں وہ ڈونڈنے ہیں بجلی والے نے کر دی خراب ت تو تہ سئی کرنے آیا تھا تو میں نے ہاں بھائی سب لٹکا رکھا ہے تو بھائی وہ ٹیب دے رہے ہو اپنا
ہیلو بھائی ساہ
کام کروا رہے ہو چبتے
چے ایک بات نہ س بھائی چھتی چھ بی ہزار پہ لے رہے آ تو یار غلط بات نہیں ہے
ایک کام کرنا
ہاں
ابھی کرا لو پھر دو مہینے بعد پھر کرا لینا چتر وہ آ کے دوسرا ڈیزائن ڈال دیں گے اس کا
تھ بات
ہاں ہاں ہاں
سم میں میں سیریس بات کو لے کر کے کام کرانا ہے پندرہ من
ہیں
پ یہ کام کرانا ہے اور یہ جو ٹائب ہے نا جس بندے کا اس پہ مجھے پیسے آرکھے ہے جچ
اچھا
ابے تو کروا لیتے یار جبھی میں بھی گھر پہ آ جاتا یہاں پہ اچھا ہوتا اگر سے ایڈمیشن ہو جاتا ہیلو ہیلو
ہاں بھائی آواز نہیں آرہی
آواز نہیں آ رہی یار تمہاری
آئے گی تھوڑا سا لیٹ آئے گی تھوڑا سا اس طریقے سے چلو نا تو فون کو اپنے پاس ہی رکھو یار ہاں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمر اب کلیئر آرہی ہے آواز
آگئی آگئی
ارے وہ تو میں مذاق کر رہا ہوں وہ ٹیپ والی بات تو مذاق ہے کردے دینا چاہو تو بھائی دے دو اب تو بھائی میں تین مہینے بعد آؤں گا جبھی کروں گا
آوگ مسا کوٹی ج پسا
بھائی چین خرید لی کیا
اچھی ارے کہاں موٹی کہاں موٹی چین کہاں موٹا پیسہ
دو مہینے بعد میرا گاؤں سے آیا گاؤں سے کمائی کرنے کے بعد میرا دوست
ہاہا موٹی اچھا میرے علاوہ اور کسی کو بھی جوڑایا گیا تھا نا تم نے ہیلو
نہیں ابھی تو میں نے بھائی کسی اور کو نہیں ابھی تو تمہارے علاوہ مجھے ٹرسٹب انسان بھی تو م ل گے بھائی صحب کس کو جوڑوں بتاؤں جو کام کو بھی سیریس لے لے اور کام کو کر بھی دے یہاں پہ کام کرنا ضروری ہے بھائی صاب
ہوں وہ تو تم دیکھو گے نا بھائی جو ت میں تھ لے تھے تو چو ن ہو گئے
ہاں نہیں جو جور تو میں سب کو لیکن پیسے کے پیمنٹ ایشو آ آیں گے تم بولاو کس کو جورم
ہاں
اس سال کیا آد ہے بولے
کب کر رہے ہو شادی
اس سال کے آخر میں
آخیر میں
ہ
سریسلی
ارے یہ سال کیا آتی
اس اس بار سیریس ہے نا
ہ
کبھی بھائی پھرتے کوٹ پینٹ چھوٹا کروات تو چلو و تمہاریادی ب تمہ ٹ ل کے آاؤںا
بس
ٹھیک ہے بھائی
کھیا کڑے بالکل بھائی بالکل یاد تمیں کچھ سب کوئی بولنے کی بات ہی نہیں ہے
تومار یہ بیگلو
ہاں ہاں
تو جھ لے کے آؤ گے وہبد ن ار
ا
میں کہ رہا جو لے کے آؤ گے وہ بھی تھوڑا سا دے دینا
اب میرا کال کا تو کال کا ٹائم ہو چکا ہے اگلی کال پہ تمہیں سمجھاتے ہیں اب اپنی دعوت کے تو پورے انصاری سماج کی دعوت ختم کروانی ت نے
انی د دوت
ہ یہ ختم ہوگی تمہاری اب دس منٹ کی کال تھی اچھا خاصا ٹائم نکال لیا ہم نے دس سے گیارہ منٹ نکال لیے ٹھیک ہے اب نیکسٹ کال پہ کیا کریں گے اسٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے ایک کالو ٹھیک ہے تھوڑا تیز بولنا اگلی کوال پہ
ٹھیک
کاٹ وس سبمٹ کرو اور مجھے ویڈیو کال پہ ایےمجھؤ تو ڑا تھا کہ میں کیس کیسے سبمٹ کر گے پہے ویڈیو کال کر لو
ٹھیک اے کاٹ دو
ہاں اور جیسے جیسے کاٹنے کے بع سبمٹ کا آپشن آئے گا سبمٹ کر دینا کاٹ دو
ٹھیک تو بن